ہیلو ہیلو
السلام علیکم
جی وعلیکم السلام جی کیسی ہو
ٹھیک ہو آپ بتائیے
جی ماشاء اللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ آپ فرمائیے اور کھانا لائی
ہاں بنائیں گے اب
جی ماشاء اللہ اور کیا پکایا تھا آج آپ نے
بس بڑیا آپ بتائیے
جی میں بھی بالکل خیریت سےہوں کیا پکایا تھا اج آپ نے کھانے میں
آج ہم پکائیں گے چاول
جی ماشاء اللہ وس
آپ نے کیا پکا لیا
جی میری امی جان نے نا آج گوٹ پکایا تھا اور نا بریانی پکائی تھی اور نہاری پکائی تھی
اچھا
جی اب ویسے نا عید آنے والی ہے تو عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں آپ کے یہاں پر
بہت اچھی یہ چل رہی ہیں عید کی تیاری کا
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے آپ کے گھر پہ عید کی تیاریاں اچھی چل رہی ہیں لوگ خوش ہو
اپ کے گھر کیسے چل رہے ہیں عید کی تیاری
جی ماشاء اللہ میرے گھر پہ ا بھی نا عید کی تیاریاں کافی اچھی چل رہی ہیں گھر میں سبھی لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور عید کا عید کا نا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں سبھی لوگ
ہوں شاپنگ کرنے نہیں گئے کیا
جی ماشاء اللہ میں نا سوچ ہی رہی تھی کہ عید کے لیے شاپنگ کرنے کی تو اچھا ہوا آپ نے میرے سے پوچھ لیا تو آپ بھی چلنا میرے ساتھ میں عید کے لیے شاپنگ کر لیں گے پھر
ہاں ماشاء اللہ چلے گے
جی ہاں ویسے آپ اپنے لیے کیا لے کے آؤ گی عید کے لیے
جا کر پتا چلے گا وہاں پر کیا لیں گے آپ کیا لے کر آؤ گی ماشاءاللہ
جی نا میں سوچ رہی تھی کیوں نہ گرمیاں پڑ رہی ہیں تو میں اپنے لیے تو بس ایک ہلکا سا کپڑے لے کے آؤں گی بورخا لے کے آؤں گی اپنے لیے اور جو بچوں کے ہلک ٹی شرٹ وغیرہ لے کے آؤں گی اور میرے شوہر کے ہلکے سے ہی کپڑے لے کے آؤں گی
میرے شوہر تو لیے آئے
جی ماشاء اللہ بالکل اچھا کیا نا کیا نا عید جیسے ہی ویسا موسم آتا ہے نا تو کپ ڑے بھی مہنگے ہو جاتے ہیں
ہاں ماشاءاللہ آپ کے یہاں موسم کیسا ہو رہا ہے
جی ماشاء اللہ میرے یہاں پہ موسم نا بےحد ہی زیادہ اچھا ہو رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو نا بہت اچھا
جی ہمارے یہاں پہ بھی موسم بہت اچھا ہو رہا ہے
آپ اپنے لیے کپڑے لے کر نہیں آؤ گی عید کے لیے
ہاں لے کر آئیں گے ماشا اللہ میں بھی ایک برکع لے کر آؤں گی اپنے لیے
جی ماشاء اللہ بالکل کیسا بولتے اسیے آرام بھی ملتا ہے بہت ہی زیادہ تا ہے
ماشا اللہ بالکل کہیں گھومنے کا پلان نہیں بنا رہے ہو کیا
جی ماشاء اللہ بس عید کے بعد میں نا گھومنے کا پلان ہی بنائیں گے ہم لو گ سبھی لوگ ابھی تو نا عید کی وجہ سے نا کہیں جا بھی نہیں سکتے گھر میں مہمان آنے سنا گھر میں امی جان اور میری باجی وغیرہ سے بھی صاف صفائی اور سجاوٹ میں لگی مہمان آئیں گے بہت سارے مہمان
میری بھی باجی آئے گی میری بھی باجی بھی آئے گی عید پے
جی ماشاء اللہ بالکل اور اب بھی ہمارے گھر پے نا ابھی آنا آپ
جی ماشاء اللہ بالکل آئیں گے
لے کے آنا
بالکل ماشاء اللہ آئیں گے آئیں گے اور آپ کی باجی وغیرہ اچھی ہیں
جی ماشاء اللہ میرے گھر میں سب خیریت ہیں اور نہ آپ یے ارو یہا پے آنا سبھی کے ساتھ میں آنا اور آپ کے یہاں پر کیا کیا بنتا ہے ویسے عید والے دن کیا کیا پکوان بنتے ہیں
ہ میرے یہاں پے ہوں میرے یہاں پہ بنتا ہے چکن وغیرہ بنتا بھی ہے
جی ماشاء اللہ میرے گھر پہ بھی یہ بنتا ہے میرے گھر پہ ایسا بھی سیر قورما اور جو گرما گرم بریانی
ہوں بریانی بنتیی ہے
بہت اچھی اچھی ہانا تو بہت اچھا جی ماشاء اللہ بالکل مجھے نا جو سیر خور ما ہوتا ہے وہ بےحد ہی زیادہ پسنید سیر خور ما مجھے
اچھا ماشاء اللہ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں
جی مجھے نا کھانے میں گرما گرم بریانی ہو یا پھر نہہاری ہو
نہاری وغیرہ مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے ماشاء اللہ
جی ہاں بالکل اور وسے نا عید والے دن نا رشتے داروں سے ملنا نہیں نہیں مہمان ان کے لگنا کتنا اچھا لگتا ہےار
ماشا اللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے
ہاں جی عید کی نماز کے لیے نا سبھی لوگ جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں پھر لوگ عید گاہ جا کر نماز ادا کرتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو مبارک دتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے سب کو ایسے دیکھتے ہوئے
جی ماشا اللہ بہت اچھا لگتا ہے
جی ماشا اللہ مجھے بھی نا خاص کرناا رشتے داروں اور دوستوں سے مل کر نا بہت اچھا لگتا ہے آے
ہوں آپ کی امی جان کیسی ہیں
جی میری امی جان بالکل کہریت میری امی ن بس چھت پہ بیٹھی ہوئی ہے ہمارے یہاں پہ کیا گرمی بہت ہے اور نا
ہ ہ ہاں یہی ہمارے یہاں کا موسم ہے کہ لائٹ کٹوٹی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں پہ ماشاء اللہ سبھی ہماری امی جان بیبی خیریت وغیرہ سبوپر ہی بیٹھے ہیں
جی جی ماشاء اللہ
ہوں موسم بہت سہانا اچھا ہو رہا ہے
جی جی ماشاء اللہ بالکل بالل صحیح
ہ ہ ہمارے یہاں تو بارش بھی ہو گئی
جی بالکل ہمارے یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے
جی ماشاء اللہ جی جی اورسنائے ماشاللہ
جی ہاں اور تو سب کہہ رہ تھ ہیں کو نماز کے سبھی لوگ جلدی صبح جلدی کر تیار ہو جات
ہاں
ہاں عید گاہ جا کر نماز ادا
اور ن نو جگہ کرتے ہیں اور اب تو روزہ آنے والا ہے
جی ماشاء اللہ ہاں بالکل صحیح فرمایا کیا آپ کا
ہوں
اچھا مجھے بھی نہا روزہ لگتا بے حد ہی زیادہ
ہا چھا لگتا ہے
جی ہاں رہتے نا کبھی لوگ پوجا
ہ بہت اچھا لگتا ہے روزہ رکھنا سب ساتھ میں مل جاتے ہیں امی جان ببا جان سب مل جاتے ہیں کھیرید وغیرہ اتنا اچھا لگتا ہے
جی جی ماش
آئیے ہمارے یہاں پہ درگاہ جی پہ گھومنے کے لیے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل آئیں گے اور میں نا اپنے سوہر سے بھی سوچ لوں گی وہ ساتھ میں آئے تو ساتھ میں ہی آئے
جی جی ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے درگہ پہ گھومنے کے لیے ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں
جی ماشاء اللہ
اب بھی آنا
جی ہاں بالکل بی آئیں گے اور نہ ویسے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کے یہاں پہ ادھر میلہ وغیرہ بھی لگتا ہوگا
جی جی ماشاء اللہ جی بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی قوالیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں
نی ماشاء اللہ بھی
ہ ہ آنا کبھی آپ ٹائم مل کے اپنے شوہرد کے ساتھ میں
جی ہشنے شہ کتاب میں
ہ بچوں کو لے کے آنا سب کو لے کے آنا امبی جان کو لے کے آنا
جی جی ویسے نا میں نےنی جو عید ہوتی ہے وہ بھائی چارے اور محبت اور خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے عید
جی جی بہت ہی اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ عید پہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ والے جو بچے ہوتے ہیں تو عیدی کا سب سے زیادہ انتظار تو لوگ ہی کرتے ہیں عیدی ملنے کا
ہ جی مشاء اللہ
تمہارے گھر پر کون کون سے رشتے دار آئیں گے عید عید پر
بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں پہ بلایا بھی جاتا ہے ہم کو پر ہم سب لوگوں کو بلاتے ہیں
جی جی ماشاء اللہ بالکل سبھی لوگوں کو آنا ہونا
ہاں
چاہیےک جو آ آتی ہے تو ان کے لیے نا عید پر تو ٹائم نکالنا چاہیے
جی ماشاء اللہ جی جی
ہاں جی
نکالنا پڑتا ہے
ہاں جی بالکل مجھے نا نا آپ سے عید کے بارے میں گفتگو کر کے بہت اچا اچھا لگا جی چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
چٹھ اللہ حفھر